السلام علیکم ہلو جی کیا حال آپ ٹھیک ہےیک وعلیکم السلام الحمد اللہ آپ کی کی دعا ہے اور بتائیے گھر میںبیک جی بس ش شکر اللہ کا آپ سنائیے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے بس میرا ہی صحت تھوڑا ناساز ہے
تھڑا نا کیوں کیا ہوا تھا
سر میں دار
سر میں درد پتہ نہیں کیسے ہوا یہ سب سے میں اج کالج گیا تھا تو تقریبا میں نے دیکھا سب دوستوں کو یہی زکام ہے کھانسی ہے شاید باہر علی چل رہا ہے اس وقت جی شاہد بھائی ریلی اب ا اپنا صحت کا دھیان رہکھ رھیے گا کچھ دوائی وائی لی ہاں بھی الن جی ٹھیک ٹھیک تو اچھا کیا آپ نے اور آج ب آپ کا کالج کا د کیسا رہا آج آج تو ہمارا ابھی ایگزام ہے کل سے تو آج ہم گھر پہ ہی پڑے یہ کرےچ تیاری کرے امتحانات جی اس کی وج سےے آج امتحاناتریچ تھا ج شک خدا کا اچھا گیا او تو بڑا آرام کریں گے کل پرس ت جی آپ ایک دو ہفتے اچھے سے آرام کرے ارے نہیںٹرم بھی ہے نا کلاسز بھی ہو رہی ہے پھر سے اسٹارٹ جی آپ نے ابھی انٹر
نہیں ہمارا اڈ ٹرم نا جون میں ہوتا ہے اینڈ
اینڈ جی ہمارا اڈ ٹرم ہی کل سے اسٹارٹ ہے تو آپ آگے ہیں جی بہت جی بہت بہت بہت انہوں نے ہمیں بہت ساری یہ تکلیفیں دی ان یوورسٹی والے
ج آ کو آپ کو ایم
کام جی نہیں وہی سے یہ ہمیں اب وہی والے ہی بناتے ہیں خود تو کوئی بات نہیں باہر سے آتال جی وہ بت بہت تو مشکل بھرا پیپر ہوگا سر چ تو بڑا مشکل ہے کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا اور ہمیں کیسے امتحانات ہوتےتےٹیر لی جیر لی اتحانات وہ ہوتے ہوتے ہاتھلم ہوتا ہے نا جی جی جی لکھتے ہیں جی اس بھی با ٹائم ج لکھنا ہی نہیں آتا جی وہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہوگ سر بڑی مشکلات ہیں جی جی بہت ہی گھما رہے ہیں یہ لوگ اس سے اچھا ہماری تر سید کلمور کاغذ امتحانے لیے گئے تو ہم جو آ تھا تھا جی جی جی ٹھیک ٹھیک اور بتائیے آپ اور بتائیں آپ کا کیسا مطلب یونیورس میں آپ کا مزہ آ رہا ہے کیا کا
بس میں بتاؤں گا میری یونیورسٹی میں فائدے تو ہے اب تو فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں آج بھی ہم نے آج بھی ہم نے لوکٹ
آج بھی ہم نےیلو کارڈ توڑے بیگ میں بھرےھر گاڑی میں کھا رہے تھے جی جی اس کھانے کے حساب سے تو وہاں مزہ جی وہاں کھانے کے حساب سے تو مزہ ہی مزہ ہے کبھی ہم
ب اور میں نہیں بولوں گا
بول گا یہ ف اچاتیب کا موس آ گاجھ ا پچھلے سالب کھائےاںنے بیگ میں لے کر گھر بھی آتا تھا جی کبھی میں ہم وہاں سے تو آتے جاتے ہیں کبھی میں آپ کو فون یہ کر کے بولوں گا آپ ہمارے لیے بھی کچھ میوے تیار رکھے گا
کوئی نہیں کوئی نہیں
کوئی نہیں کوئی نہیں پکڑے گئے ناھر ہاں تو پھر دیکھا جائے گا
ہاں وہاں اس لحاظ سے
وہاں اس لحاظ سے میں بولوں گا وہاں میں نے شہد بھی لایا تھا نا وہ شہد بھی اتنا اچھا ہوتا ہے جی جی وہ تو ٹھیک ہے اور بتائیے آپ گھر پہ کیا حال چال س گرم پانی میں تھوڑا ڈال کے بڑا ہی سکون دیتا آپ کے مدی کے لیے بھی اچھا ہے آپ کے ہمے کے لیے بھی اچھا ہے آپ آپ کی صحتا ایکون بٹر کا کام کرتا ہے جی ٹھیک ٹھیک اور بتائیے آپ اور آپ بتائیں
آپ مت موبائل ایڈکٹ ہو گئے میں نے آپ کو جب سے دیکھا ہے مجھے تو ابھی بھی یاد ہے آپ کتنا یہ موبائل چلاتے موبائل اچھی چیز نہیں ہے
ان کے ساتھ کوئی یہ نہیں کرتا ہوں میں موبائل کے ساتھ کوئی بھی یہ نہیں میں اس لی مطلب میں تین دن سے سے بہت غائب تھا اب میں نے شروع کیا یہ ہم نے اسی کی وجہ سے کیا ب آپ نے کچھ نہیں جی کوئی کچھ نہیں میں نے دیکھا میرے پاس شام کو ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے میں جیسی
چ زندگی عمر دراز کر
کرے آپ کی زندگی عمر دراز کرے
اور درگاہ جاتے ہو آپ ابو کی دکان پہ
جی نہیں کہاں جاتے ہیں جی نہیں کہاں جاتے ہیں پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے یہ لگاتار امتحانات لیتے جا رہے ہیں
وہپا تو ہے جب ہم
وہ ب تو ہے جب ہم اس ڈگری میں جاتے ہیں نا کسی بھی بیچلر بی ٹیک میں جاتے ہیں بس امتحان پہ امتحان امتحان پہ امتحان پڑھائی ہم کرتے ہی کہاں ہے ہمیں تو امتحان ہی ہوتے ہیں جی وہ بات تو ہے خالی امتحانات میں ہمارے چار سال چل جاتے
اور
اور آ ب بےان کیا کر رہے بھائی جان تو میرے ہی ساتھ ہےر ان کا بار ہویا سالاریا ج جی گےالشن دیا ج
آگے دیکھیں کہ
اچھی بات ہے ان کا وہ پہلا اٹیمپٹ کیسا گیا تھا
اسی سال تھا نا وہ تو
وہ تو ریپیٹ ہوگا نا جی جی اکیس کو بول رہے کہ ہونے والا ہے پھر سے
ہاں ہاں وہ تو سچ بات ہے
سر کی مجھے تو نہیں پت نہیں کر رہا ہے کچھ خدا جانتا ہے اللہ کی مدد ہونی چاہیے جی وہ اللہ تعال تو ان شاء اللہ ہوگی وہ بات تو ہے اس کے بنا تو کچھ چلے گا ہی نہیں
مگر اس میں کیا بولوں اس ایجوکیشن میرا تو تھرڈ
میرا تو تھرڈ اسٹارٹ ہونے والا ہے تھرڈ مطلب اس وقت آپ سیکنڈ کے اینڈ کرو سیکنڈچھے چلا گیا نا جی جی جی آپ سے بہت ہم نے بنتی گزارش ہم نے آپ سے سب کچھ کیا تھا مگر آپ نے مانا ہی نہیں
کیا کرو یہ تال
کیا کرو ایک سال تو ما بیماری میں گزر گیاپ ج جی جی یہ بات تو کوئی نہیں اناء اللہ محنت کی تو اتنا مکل کہ مجھ سے ہی نہیں جی وہ بات بھی ہے ہ کاورش چھوٹ گیا جی کوئی نہیں اس بھیریب
ٹی فائیو مس
فکیا با ا ہو ج جی مے تو آرام سے ج س گنٹ میڈیکل کالج ہو جاتا جی کوئی مسلہ نہیں کسی میں اللہ کی بہتری ہی ہوتی ہے تو جاتے ہیں کنٹینیو وہ کہاں چھوڑ سکتا ہے ہم سے سب کچھ چھوٹ جائے وہ نہیں چھوٹ سکتے جی وہ ہم ایسے ہی جاتے ہیں اس وقت پہلے میں عید دا جاتا تھا کھیلنے اب ہم تھوڑا یونیورسٹی ہمارے پاس میں ہی ہے ادھر ایک گراؤنڈ ہم وہی جاتے ہیں اب سارے ہاں تو جی جی وہی یہ پر تھوڑا کھیل ویل کود ہو ج جاتا ہے اچھے سے مزہ آتا ہے اور دھوپ وھوپ ابھی دھوپ بھی بہت ہو رہی ہے گرمی بھی بہت توری
ہو وہا تو ہے گرمی بہت ہے میں ڈ ب آپ کو موسم کا ہی برا حال
جی جی پ پسینے ہوگئے میرے کپڑے آج جی سیم یہ یہی باتا ہے ہاں تو اس معاملے میں نہ وہاں
اور ہاں کیا
یونی
نہیں میں نہ کبھی بس میں جاتا ہوں ابھی
ہمیں بس جس مہینے آپ جانا چاہو گے مطلب میں کانٹینیو نہیں جاتا ہوں ویسے جس مہینے مجھے جانا ہوتا لگ لگتا ہے اس مہینے ایگزام ہے تو اس مہینے میں بس لیتا ہوں مجھے ہزار روپئے بھرنا ہوتا
ارو فا مے جی بہت اچھا ہے چا کوتا ہ جی جی آپ کو کہاں پر ادھر باہر ہوٹل کے پاس چھوڑ دیتے سڑہاہر جی جی ماموں کا ہوٹل ہے جی وہ تو بہت بڑھیا ہے پ ہم دارگاہ سے اہ آپ کی سڈ حضرت بل سے جی جی تو کبھی یہاں سے بھی آیا کرےپ اناءلہ کب اناء ٹم ملے گا آپ بھی وہاں ہونے جائے کر اناءلہ جی ملاقات تو نہیں آیا تھا میں آپ ہی آپ ان کے ساتھ بہت مصروف تھے آپ جو آج صبح شام تک کھیلتے رہتے ہیں اسی کی وجہ سے
ہاں وہ نا جو ہمارے اس کزن کے یہ ہے نا شوہر ہے بڑے ہی مزاق کیا ہے بڑے ہم مزاج ہمارے ساتھ گھل مل گئے تو وہ ہمیں ڈھونڈتے رہتے جب بھی وہ آتے ہیں نا یہاں ان کے ساتھ ہمیں بڑے مزے آتا لائک لگتے وہ اپنے ہے ابھی ان کو ایک سال شادی کو نہیں ہو بٹ بہت گل ہے ہاں انہ کے ساتھ تو ہم زیادہ لائک ہم تو گھومنے بھی گئے ان کے ساتھ پکنک ہم تو پرسوں وہ آئے تھے ادھر ہم نے یہاں سیکھ تھ بھی کی قربانی کے گوشت کی بڑے ہی مزے کیا ہم نے
جی ان سے ملاقات ہوئی نہیں مگر ملاقات کریں گے انشاء اللہ بٹ میں آپ کو بولوں گا نا وہ بہت ہی خوش مزاج انسان ہے آپ کو بت ت ہوگی مل کر جی ان سے ملنا توھر آپ کی اس تعریف کی وجہ سے تو ان سے ضرور ملنا پڑے گا گا
ہاں وہ بات تو ہے ان شاء اللہ جب آپ آئیں گے اگر وہ یہاں ہوں گے
ہوں گے ج تو آپ کی ملاقات ضرور کروائیں گے ضرور آپ کی اتنی تعریف کر رہے ہو آپ ان کی ہاں میں بولوں گا کہ ہاں بہت اچھے انسان ہیں ہمارے ساتھ تو بہت اچھے جی جی جی ان سے میں تو پوچھ لوں گا مجھے آپ بتے کہ وہ اس وقت کیا کر رہی ہیں جی ان سے آپ مجھے ایک یہ چیز بتا دی جی مجھے بتا دیجے مے میرے دو ابھی دو پینٹ دو والے ابھی نہیں ہوئے ہیں دو اس پ بات نہیں کرتے ہیں نا جی جی ٹھیک ہے ہاں ہمیں بول دیجیے گا ہاں جی ٹم اوکے جی جی جی میں آپ کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کوئی بھی چلے ٹھیک میں اب آپ کو بعد میں فون کر لوں گا شام کو تھوڑا ابھی کے لیے آپ آرام کر لو تھڑاپئر کر لو امتحانات آپ کے پس جی جی بیٹ آف لک اوکےکے چے اللہ حاظ اوکے اللہ